اللام علیکم
السلام محاتمہ کیسی ہیں آپ
جی شریف سے ہیں آپ بتائیں آپ کی ہوں
جی ہم بھی کیا گیسٹ سے ہیں اور آپ بتائیں آپ کے خاندان میں سب کیسے ہیں
جی خاندان میں بھی سب اللہ کی دعا ہے اللہ تعالی کی سب خیریت سے ہی ہیں
جی اللہ یہ تو ہمیشہ بنائے رکھے اللہ اپنی نے کیا تو ہمیشہ بورسائے رکھے
جی بالکل اللہ کی دعا تب تو سب لوگ رہ پاتے ہیں اس کائنات میں اللہ سے ہی تو سب کچھ ہوتا ہے
کہ میں رہے تبھی تو اللہ کے بندے جی رہے ہیں
جی بالکل خدا کی میں ہیر کے بنا کوئی کیسے ہی جز ارے موسم تو کیا بتائیں الہ اللہ قبت خدایا موسم بے حد امس اور گرمی بھر آا ہے اس میں کل جو طوفان آیا تھا ن اس کی وجہ سے اتنی امس اتنی گرمی ہو رہی ہے رات کو بارش ہو گئی ہے کل طوفان کی وجہ سے نا لائٹ کل کی گئی ہوئی ہے آج بھی آئی نہیں ہے اور پانی کے لیے سب لوگ پریشان ہو رہے ہیں اوپر سے لائٹ نہ آ رہی ہے ب اچھے پریشان ہو رہے ہیں گرمی کی وجہ سے
یہ تو آپ کول م ہوتاما یہ کیا ہے نا گاؤں کے ایریے میں یہ ہوتا ہی ہے کہ لائٹ آسانی سے آتی نہیں ہے مطلب تھوڑی سی بھی بارش ہو گئی ان آئے گا لائٹ کٹ جائے گی اور اس کے بع میں آنے کی کوئی بھی امید نہیں ہے اس کی
نہیں ہوئے محترما کل تو اتنا بھینکر طوفان آیا اتنی بھینکر آندھی آئی کیا ہی بتائیں پتا نہیں رائٹ
آپ اس بات کو مانیں گی اگر یہ شہر کی بات ہوتی نا تو ابھی تک لائٹ صحیح ہو جاتی لیکن یہ گاؤں کے ایریے میں یہی ہوتا ہے اوپر سے پھر آپ کو پتا ہی ہے چلو یہ تو چلو ٹھیک ہے کل طوفان جوور سے آیا تھا نارملی بھی طوفان آتا ہے تو بھی لائٹ کاٹتی جاتی ہے اور رہی بات بچوں کی تو آپ جانتی ہیں محترمہ آج کل کے بچے کتنے شوقین ہو گئے ہیں مطلب ان کو گرمی میں تو رہا ہی نہیں جاتا اور پانی کا تو لوگوں کو ویسے صحیح ہے ان کا ترسنا کیونکہ جب پانی ہوتا ہے تو برباد ہی کرتے ہیں پتا ہے ہمارے یہاں پہ کیا ہوتا ہے ایسے جو پانی کی جو موٹر ہوتی ہے نا اس کو چلا کے لوگ پانی کو ایسے ہی کھاتے ہی کبھی گلی صاف کرنے کے لیے کبھی پشو کو نہ نہلانے کے لیے کبھی مطلب خود نہانے کے لیے مطلب پانی کو اتنا بیسٹ کرتے ہیں جہاں پہ پانی نہیں ہے ان لوگوں سے پوچھو کہ پانی کتنا ضروری ہے یعنی یہ لوگ تو بے مطلب میں برباد کرتے ہیں پھر اس کے بعد میرے بھی ایک دن بھی لائٹ نہیں آتی تو پھر ان لوگوں میں ایک دم ایسے کر کے ہڑبڑی پھیل جاتی کہ لائٹ نہیں ہے پانی نہیں ہے پانی نہیں ہے لیکن ان سب کی وجہ ان کی یہ حرکتیں ہی ہیں
کیای ہی کہے پانی کو اس طریقے سے خراب نہیں
جی یہ سبق منائن کے لیے ضروری ہے بےحد ضروری ہے
نہیں سمجھ تو بھی نہیں ہے اس چیز کو میں نے بھی دیکھا ہے ہمیں جاتے ہیں کہیں جائیں تو ہم بھی دیکھتے ہیں یہی ایسے ہی پشوں کو نہلا رہے ہیں پالتو پشوں کو گائے ہے بھیس ہے ان کو نہلا رہے ہیں فالتو میں پانی بہائے جا رہے ہیں بائے جا رہے ہیں سچ میں ان لوگوں کو سمجھ میں نہیں آتا ہے کہ پتا نہیں پانی کی قدر کیوں نہیں کرتے یا خدایا پانی نہیں ہوگا تو کیا ہی ہوگا کئی جگہوں پر لکھاوی تو ہوتا ہے جل ہی جیون ہے لیکن یہ جیون کے ساتھ ایسے کھلواڑ کر دیتے ہیں جیسے ان کو تو پتا ہی نہیں ہے کہ جل جیون ہے یا جل ایسے ہی ہے جی بالکل اور قدرت جی بالکل بالکل جی محترما قدرت کے ساتھ کھلواڑ کر رہے ہیں لوگ قدرت کے ساتھ اس طریقے سے کھلواڑ کریں گے تو قدرت تو ان کا ساتھ کیسے دے سکتی ہے قدرت کے ساتھ کھلواڑ تو نہیں کرنا چاہیے سب کچھ قدرت کے ساتھ کھلواڑ کی وجہ سے ہوتا ہے سب کچھ قدرت کے ساتھ کھلواڑ کی وجہ سے ہوتا ہے اگر یہ قدرت کے ساتھ کھلواڑ کریں گے تو قدرت ان کے ساتھ کھلواڑ کرے گی کبھی تو بارش ہونے ہی نہیں دیتی قدرت کبھی قدرت بارش ہونے نہیں دی کبھی قدرت بارش اتنی زور سے کر دیتی کہ فصل بھی خراب ہو جاتی ہے سڑگل جاتی ہے ہوں جیی حالت ہی خراب کر ر کیھی ہے لوگ گاؤں کے لوگ تو کسان ہو کر بھی یہ سوچتے نہیں ہے کہ پانی کو ویسٹ کریں یا پانی کو اچھے طریقے سے اتنا ہی استعمال کریں جتنا استعمال کرنا چاہیے لوگوں کو کسی چیز کی قدر ہی نہیں ہے بہت بہت سچ میں جی خاندان میں ہیں ابو ہیں دادی دادو ہیں تایا تائی ہیں سب لوگ ہیں جی ہاں ہے کچھ جی بالکل اور بتائیں آپ کی تعلیم چل رہی ہے کیا اچھا تلے ان تو آپ کی تعلیم چل رہی ہے آپ کس کس کی تعلیم لے رہی ہیں ا آپ اچھا عزیز جے پور کس کو پسند نہیں ہے جے پور راجستھان کی راجدھانی اتنا خوبصورت شہر ہے خدا نے بڑی خوبصورتی سے نوازا ہے وہاں کی سڑکیں وہاں کی بناوٹیں وہاں کے گھر وہاں کے کے لیے وہاں کے مندر اتنے خوبصورت ہیں سب کچھ ارے ہر جگہ ہے پانی کی قلت تو ہر جگہ ہے جی بالکل ے سے ہم کو ا فری میں تو کچھ بھی مل جائے نا فری میں کچھ بھی مل جائے اگر فری میں پیسے بھی مل جائ تو اس کی بھی قدر بھی نہ کریں لوگ حالت ہی اتنی خراب ہے ہاں جی جی بالکل جی جی محترما جی ہم نے بھی دیکھا ہے جی بالکل جی ج جی کیا کہہ رہی ہیں متر ہا جی بالکل ہو رہی ہوں کیا کرا ہیں یہاں بھی کلیش ہی کلیش ہے ہر جگہ کلیش پھیلا رکھا ہے لوگوں نے کسی کو قدر نہیں ہے سب کو پیسوں کی قدر ہے کوئی فیملی کی قدر نہیں کرتا ہے کسی کو فیملی چاہیے ہی نہیں سب کو پیسہ ہی چاہیے محترما جی بالکل ہم نے بھی دیکھا ہے یہ بات تو ہم نے بھی دیکھی ہے سب کے پاس سب کو پیسے ہی کمانے ہوتے ہیں سب کو پیسے ہی کمانے ہوتے ہیں سب پیسے کے پیچھے ہی بنے رہتے ہیں اس چیز میں لڑکے کچھ زیادہ آگے رہتے ہیں محترمہ لڑکیاں تو پھر بھی ہو جاتا ہے کہ دل ٹوٹ رہا ہے تو شراب لے لو فیملی ساتھ چھوڑ رہی ہے تو شراب لے لو شادی نہیں ہو رہی تو شراب لے لو اگر گرل فرینڈ ساتھ چھوڑ کے جا رہی ہے تو شراب لے لو ان کے پاس میں شراب کی زیادہ صحی رہتے زیادہ طریقے رہتے ہیں ان کو ہی یہ سگریٹ پینا شراب شراب پینا یہ نشے کرنا چھوٹے موٹے بڑے بڑے
کے ساتھ بیٹھنے سے آدھے سے زیادہ پروابلم ہے تو ایسسی ہی سالو ہو جاتی ہیں
جی ہم نے دیکھا ہے ہم خود فیملی میں رہتے ہیں ہمارے امی ابو اور پر جب لوگ امی ابو کوئی اس طریقے سے د ایسے دکیلا س دے دی ہیں اس طریقے سے فلیٹ لے لے کے گر ان کو چھوڑ آتے ہیں تو کسی اور کے ساتھ میں کیا ہی اچھا کریں گی امی اب سے بڑا اس کائنات میں کوئی ہے نہیں اللہ نے امی ابو سے پڑھا تو خود کے لیے تو کچھ نہیں بنایا ہے
وہی تو یہ بات تو ہے لیکن کوئی بات نہیں بس ہمیں تو یہ ہے کہ ہم اچھے کرم کریں سامنے والا کیا کرتا ہے وہ اس کو سمجھ آ جائے گا ہمیں برا لگتا ہے اگر کوئی ہمارے ساتھ غلط کرتا ہے لیکن ایک وقت آتا ہے جب سامنے والے کو اپنی غلطی کا ایسا اس ہو جاتا ہے اور جو اچھا رہتا ہے وہ صرف
کیا فائدہ محترمہ کیا فائدہ آج سے برے کا اگر اس کسی کو پتا بھی چاہیے رہ تو ج جب وہ وقت چلا جائے گا برسہ جب کر سہانی جب وقت چلا جائے گا تو اس قدر کا کریں گے کیا وقت آج ہے کہ تم کو آج قدر کرنے کی یہ اور تم قدر کر رہے ہو دس دن پیچھے کیا فائدہ ہے اس قدر کا کوئی فائدہ تو ہے نہیں ارے ارے جب فصل کو بارش کی ضرورت ہے تب بارش ہو نہیں رہی ہے اور فصل سوکھ جائے اس وقت پہ بارش ہو کیا فائدہ ہے اس بارش کا
جی آپ نے بالکل صحیح بولا ہے مو محترمہ لیکن ہر چیز میں بہت فرق ہوتا ہے ہماری امی جان بولتی کہ بیٹا کبھی آپ کے ساتھ میں کوئی کچھ بھی غلط کرے لیکن آپ اپنے منہ سے ایسے شبد نہ نکالیں جن کا آپ کو کل کو جا کے پچھتاوا ہو کہ ہم نے ایسا کیوں کیا بس تھوڑا سور کریں اللہ پہ بھروسہ رکھیں سب کچھ ٹھیک ہو جائے گا تو ان کی اس بات سے بے حد سہمت ہے ہم مانتے ہیں کہ فیملی سب سے زیادہ امپورٹینٹ ہوتی ہے اور کبھی کسی کے ساتھ ایسا کچھ نہیں بولنا چاہیے کرنا چاہیے جس سے دل
جی
سامنے والی کا دل دکھے
جی بالکل بلکل باقی طریقے سے رہ چاہی ہے ویسے آپ نے جو ہم اپنا قیمتی وقت دیا ہے اس کے لیے خدا آپ کو آپ کی آرجواں سے نوازے آپ کی سارے خواہشیں پوری کرے اللہ تعالی آپ پر رحم کرے آپ پر آپ کی امی جان آپ کے ابو جان پر آپ کے خاندان پر اللہ تعالی آپ کے لیے بہت بہت آپ نے جو قیمتی وقت دیا اس کے لیے بےحد شکریہ اللہ آپ کے لیے کہ ہر آرجو کو پورا کرے آپ کو ڈاکٹر بنائے خدا ہم یہ نہیں بار بار آرج کرتے پ آم